السلام علیکم و علیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہوں مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک نہیں ہو نہ آپ کہیں نظر آ رہی ہو نہ پہلی وہ رہتم ہے اب پوری بدل گئی وہ
ارے نہیں آپ کو پتاہ ہے کیا سب سے بدل کی سی بات نہیں ہے اب کہہ رہی تھی نا کہ مطلب اب شام کو بھی کرتی تھی زیادہ ڈس وغیرہ
آہ
لیکن نہ ابھی ابھی میری بیٹی شام کو فون لیتی ہے نا
اچھا ٹھیک
اس کو جو اپنا فون ہے نا مما نے بھیجا تھا ٹھیک کرنے کے لیے
اچھا
وہ ابھی تک وہاں سے واپس ہی نہیں آ رہا ہے
اس کا ویٹ تو جنید کر رہا ہے
وہی کہہ رہی ہوں نا وہ تو کل واپس آنے والا تھا جنید کا فون ٹوٹ گیا ہے اس نے کہا کہ میں اپنا فون لاو گا جب تک میں اپنا فون اون پر کردونگی تب تک مجھے دے دو وہ مانگتے ہیں شام کو فون پھر بھی
اچھا ٹھیک ہے
تم تاکہ میں کام کروں اس نے مانا ہی نہیں اس نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں کیا کروں گا
اچھا ٹھیک ہے بارش کتنی ہو رہی ہے
ہونی بھی چاہیے لیکن کیونکہ بہت
پاگل سہلاپ کا خطرہ ہے گرمی کیا کرے گی اب بس اللہ تعالی رحم کرنا چاہیے
ہیلو آپکی آواز ہی چلی گئی تھی جیسے
میں نے بولا اللہ تعالی رحم کرنا چاہیے
اچھا مجھے بولو آپ آپ کس کے ساتھ بات کرتی ہو کس کس کے ساتھ کرتی ہو وہ کرتی ہے آپ کی کزن وہ رخسانہ
وہ بھی کرتی ہے میری فرینڈ بھی کرتی ہے رخسانہ کے کزن وہ بھی کرتی ہے
کون سی کزن
مسریی بہن
ماسیری بہن
اس کا نام شیزو ہے وہ بھی کرتی ہے ہاں آپ کی ناند بھی کرتی ہیں
آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہم نے لیکن کیسا کام چھوڑ دیا
ہاں مجھے کل آئمن فون کر رہی تھی
میں کہنے رہی ہے میں نے اس کو بولا نا میں نے بولا ہم نے اتنا نہیں کیا اس نے کہا یہ ہمارا کام تو کسی نے نہیں کیا وہ والا سب نے کیا اور اپ نے وہی والا چوڑا ہے
اب چلو کوئی بات نہیں جو ہماری قسمت پہ تھا ہم نے وہی کیا مجھے اس پے یقین نہیں تھا لیکن لاسٹ میں وہی اچھا تھا
بارش اتنی تیز اتنی تیز ہو رہی ہے نا مطلب جیسے دوھاں لگ رہا ہے
ہے نا بارش تیز ہے کرے گا اللہ رحم
تم ہی تو بولتی ہو ہونی چاہیے
لیکن ابھی زیادہ ہو رہی ہے اب میں نے دیکھا نا کڑکی سے
پاگل لٹکی
ہمم
بند ہو گئی دھیرے دھیرے انٹرنس
کل ہو رہی تھی لیکن کل ہو رہی تھی لیکن بہت کم
ارے پاگل انٹینسٹی اس کی ایسی تھی پہلے اب انشاء اللہ یہ بھی رک جائے گی تمہیں نیند تھی شاید
اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ابھی آپ کہہ رہے تھی نا جب ہو گیا کام ختم مجھے بولنا تھا نا ہاں یا نہ
ہاں تم بول رہی ہو اوکے
میں کر رہی ہوں اوکے مجھے کل بھی کسی نے کہا اللہ کی قسم بو رہا کہ آپ کو یہاں سے پڑھانے کیا بولتے ہو آپ وہاں سے کیا جواب دیتی ہو
پاگل لٹکی
مجھے لگتا ہے میرا دماغ نا سٹک گیا ہے
اور کیا
آپ نے دیکھا پھر میں نے کی بیٹی کی کٹنگ
ہاں بہت اچھا کیا
آپ نے دیکھا
ہاں میں نے دیکھا مجھے کیا بہت اچھا
ہوں اب اس کو وہ آنکھ پہ بھی نہیں آئیں گے
ماما میں بول رہی تھی میں ا بسما کے آنکھ کی نکالوں گی اب اپنی بیٹی کے آنکھ خراب سچ میں خدا کی قسم
میں نیچے اچھے سے بیٹھی تھی کچن میں پتا نہیں میرے پتی نے مجھے بلایا فون کر کے اس نے فون کیا میں سیدھے اوپر آئی میں نے فون نہیں اٹھایا مجھے لگا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی اٹھ گئی اور وہاں مانگ رہا تھا اور جو کہ مجھے پتہ نہیں مطلب اس کو کیا ہے یہ ا و سیڑھی
اچھا اولڈ سٹی مطلب
کسی چیز کاٹینشن ہونا
پاگل
بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے ملب بہت بہت
ارے چپ کراؤ مر ڈراؤ کچھ نہیں سب ٹھیک ہوگا
اللہ کی قسم بہت بارش ہو رہی ہے
انشاء اللہ سب ٹھیک ہوگا کچھ ٹائم ہے نا یہ رک جائے گی
تو آ پ کو پتہ ہے اوپر سے ابھی مانسون ہے نا
چپ کلو مجھے ڈر لگ رہا ہے
نہیں اس میں کیا ڈرنے والی بات ہے یہ تو سیدھے بولنے والی بات ہے نا
میں یہ سیلاب کے لیے ڈر رہی ہوں
اور بتاؤ آپ کچھ
آ پ بتاؤ نا
آپ آج کتنا سچ بتانا کتنا کرتی ہو دن میں
ہہت ہاں خدا کی قسم جھوٹ سے کیا ہوگا مجھے جھوٹ سے مجھے کیا کہاں سے لاتی ہوں
اتنا کام کہاں سے لاتی ہو
پہلے سے ہی نمبر رکھے تھے نا پھر سر کو دیے تھے پھر سر نے مجھے ا لاسٹ ویک میں ا سب کو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں اب ایک ایک کر رہی ہوں کمپلیٹ
ابھی ب ابھی ایک آج ہو جائے گا اس کے ساتھ اقرا کو کرنی ہے چار تو بس پھر تین رہیں گے
میں نے کہا ابھی کمپلیٹ کتنے ہیں مطلب جو نا پروسیسنگ میں ہے
پروسیسنگ میں تو ابھی کل پیمنٹ ہو جائے گی نا فی الحال زیادہ نہیں ایگی پیمنٹ تو کل ہوگی
کل کیوں ہوگی آج نہیں ہوگی
آج ہے نا منڈے آج نہیں ہوتی ہے ٹیوزڈے کے دن ہوتی ہے
نہیں میں نے سنا ہے منڈے کو ہوتی ہی ہوتی ہے
تو پھر ہو جائے گی اس میں کیا ہے
کیوں آپ نے جو اتنا کام کیا ہے اتنا کیوں نہیں ہوا پروسیسنگ میں مطلب کیا بتا رہی ہو آپ
ہوگا میں مت ہی سب کر کے رکھتی ہوں ہوگا انشاء اللہ بہت میں متا حساب کرکے رکھتی ہوں آپ کو تو میرا پتاہ ہے
چلو ٹھیک ہیں کوئی بات
ہاں پیرے ہی رکھتی ہوں حساب کر کے وہ یہ سب نہ آپ سناؤ
بس شکر
مجھے نہیں یاد آیا مجھے شیمپو لانا ہے
کیا نام ہے
پنک کلر شیمپو ذرا وہ پہچ زا اپنے جیجو کو بولو مجھے یہ پنک کلر شیمپو ایک لیٹر کی ٹل لا دے کینٹین سے
ابھی یار ابھی اس کے ساتھ تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے
کیا
اس کو تو فیور ہے بلاک رکھا ہے اب کون بولے گا
ہاں کیوں
پتا نہیں کیا ہوا ہے ان کو آپس کا مسئلہ ہے
ہلہ آپ کو دی کو سمجھانا
کیا کر مجھے کیا پتا ہے کیا کر رہی ہے
ہاے ہاے ہاے ہاے آنے دو پیمنٹ پھر میں آن لائن ہی لاؤں گی
نہیں میں بھی لاتی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب جب اس نے بلاگ ہی رکھا ہے تو
ہاں وہی نا اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں
ہوں
یہ بات تو صحیح ہے میں نے وہ لایا تھا ٹرمر وہ نا پین والا
اچھا ہاں ہاں
پھر واپس ہی کیا
کیوں
ارے وہ اچھا نہیں ہے
اچھا مجھے بولو آپ کی بھابھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہ ٹھیک ہے کیوں آپ ہاں ہاں آپ کی بات نہیں ہوتی اس سے
نہ نہ
یہاں تو ہوتی تھی اب کیا ہوا
وہ تو بس پھر تبھی سے جب سے وہ ہاسپٹل تھی تو تب سے نہیں ہوئی
اچھا
کو
جب نا مجھے وہ اس کا برا لگا تھا مطلب اس نے بولا نہیں وہ یہ
ہمم ہاں
مستب سے
اور یہ خوش ہے بارش ہو رہی ہے ہماری کیا زل کیو اسٹیٹس رکھ اور سناؤ میں تنگ آ گئی اس کی دوائی چل رہی ہے پھر بھی یہ کھاس رہی ہے
کیوں
پٹا نہیں
اس کو نہیں ہوگی نا پھر فرق
ڈاکٹر کا ایکسرے بھی تو کیا ڈاکٹر نے بولا یہ ٹھیک ہے
کیا کیا
کیا ہی بول سکتے ہیں
ہوں
ٹینشن ہوتی ہے نا
اور کرین جنگی وغیرہ اسکول ہیں
اوپر سے ہمیں پتا نہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے تو کل یہ گئی تھی وہاں پاپا اما باوا مامو بھیا بنی پورا
نہیں اچھا کیا اب یہ بھی کہاں جاتے ہیں
کیا
میں نے کہا انہوں نے اچھا کیا یہ بھی کہاں جاتے ہیں
ہاں یہ اس لیے نہیں گئے یہ انہوں نے سوچا کہ پاپا نے سوچا میں تب سے گیا ہی نہیں
اچھا مجھے مجھے کوئی بلا رہا ہے میں کرتی ہوں کال
نہیں کرو گی اب
ہاں ہاں کرو نا میں نے کہا مجھے کوئی بلا رہا ہے
اچھا واپس ہی کرو
ہاں ہاں